ام
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم سلام آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ سنائیے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے
تو بتائیے آج کس پہ ہمیں بات کرنی ہے
جی میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سیکنڈ ویٹ کیجے میں تھوڑا بزی ہوں
کوئی بات نہیں
چائے پیا آپ نے
ہاں جی ہم نے پی آپ نے پی
جی میں نے تو پی آپ کو پتہ ہے آج ہماری اردو کی کلاس میں اس تاد صاحب نے کہا کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے مجھے اس کا مطلب تو کچھ سمجھ آیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے آسان الفاظ الفاظ میں اچھی طرح سمجھائے
بالکل بہت اچھا سوال ہے یہ ایک مشور شہور کہاوت ہے اور اس میں زندگی کا بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان صبر لگن اور ایمانداری سے محنت کرے تو آپ آخر کار اس سے کامیابی ضرور ملتی ہے کامیابی کبھی بھی ایک دن میں نہیں ملتی بلکہ مسلسل کوشش سے حاصل ہوتی ہے
لیکن بعض لوگ تو بہت محنت کرتے ہیں پھر بھی انہیں فورا کامیابی نہیں ملتی ہے
یہی تو اصل بات ہے محنت کا مطلب صرف کام کرنا نہیں بلکہ صبر کے ساتھ مسلسل کوشش کرتے رہنا بھی ہے جیسے کسان بیج بوتا ہے پھر کھیت کو پانی دیتا ہےگھاس صاف کرتا ہے اور کئی مہینے انتظار کرتا ہے اگر وہ جلدی کرے گا اور اگلے دن فصل ڈھونڈے لگے گا تو کیا آے اسے کچھ ملے گا
نہیں فصل تو وقت آنے پر ہی تیار ہوگی
بالکل اسی طرح ہماری محنت بھی وقت مانگتی ہے پھر ا ہر اچھے کام کا نتیجہ مناسب وقت پر ملتا ہے
امتحان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے
جی ہاں جو طالب علیلم سال بھر محنت سے پڑھتا ہے وقت پر ہوم ورک کرتا ہے اساتذہ کی غور سے بات سنتا ہے اور بار بار دہرائی کرتا ہے وہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہے جبکے جو صرف آخری دن پڑتا ہے اسے اکثر مشکل پیش آتی ہے
یعنی کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے
بالکل درست شارٹ کٹ وقت کے فائدے دے سکتا ہے لیکن اصل کامیابی ہمیشہ محنت دانت اور سب سے ملتی ہے
کیا آپ مجھے کوئی اس کی مثال دے سکتی ہو
ضرور ایک پڑھائی روزانہ لگڑی پر محنت ایک ضرور ایک ب ا بڈھی روزانہ لکڑی پر محنت کرتا ہے ہاں شروع میں اس کے بنائے ہوئے فرنیچر میں خامیاں ہوتی ہیں لیکن مسلسل مشق کے بعد وہ ایسا ماہر بن جاتا ہے کہ لوگ دور دور سے اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں اگر وہ پہلے دن ہی ہار مان لیتا تو کبھی کامیاب نہ ہوتا
واقعی مسلسل کوشش ہی انسان کو آگے لے جاتی ہے
بالکل اسی طرح ایک لا ایک کھلاڑی روزانہ مشق کرتا ہے کبھی وہ ہار کا بھی ہے مگر ہرشکش سے سبق سیکھتا ہے آخر وہ ایک دن مقابلہ جیت لیتا ہے
اس کا مطلب ناکامی جی جی بولیے
آپ بتائیے مجھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب ناکامی بھی کامیابی کا حصہ ہے
جی ہاں ناکامی انسان کو سکھاتی ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے اگر ہمت نہ ہارے تو ناکامی بھی کامیابی کی سیڑھی بن جاتی ہے
اچھا بیس بچی تو بیس بچی کہتے ہے کہ قسمت اچھی ہو تو محنت کی ضرورت نہیں یہ کس بات تک صحیح ہے
بالکل قسمت جو ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے لیکن بغیر محنت کی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی ہے ایک مشہور بات ہے اللہ تعالی اسی کی مدد کرتا ہے جو خود کوشش کرتا ہے
تو کیا ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے
جی ہاں چاہے پڑھائی ہو کھیل ہو کاروبار ہو یا کوئی وا ہند سیکھنا ہو محنت تو ہر جگہ ضروری ہے ہنر سکھنا ہو جی
ہاں اچھا کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ سب چھوڑ دے
ایسا ایسا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایسے وقت میں اپنے مقصد کو یاد رکھنا چاہیے آرام کرنا ٹھیک ہے مگر ب ہار مان لینا درست نہیں کترا کترا مل کر دریا بنتا ہے اسی طرح چھوٹی چھوٹی کوشش بڑی کامیابی میں بدل جاتی ہے
اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ آپ کی باتیں سن کر مجھے محنت مجھے بہت حوصلہ مل رہا ہے
مجھے خوشی ہے بالکل محنت جو ہے وہ صرف کامیابی نہیں دیتی ہے بلکہ انسان کے کردار کو بھی مضبوط بناتی ہے محنتی انسان جو ہے نا وہ خود دار ذمہ دار تربا اعتماد ہوتا ہے
بالکل بالکل اب میں روزانہ وقت پر پڑھائی کروں گی اور اپنی خواب پوری کرنے کی کوشش کروں گی
بالکل یہی جذبہ ہونا چاہیے کبھی دوسروں سے حسد نہ کرنا بلکہ اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا اچھا اب مجھے بتائیے کہ اگر کامیابی دیر سے ملے تو کیا کرنا چاہیے
تب بھی میرے انداز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہر پل ہر پھل اپنے موسم پر پکتا ہے جلد بازی اکثر نقصان دیتی ہے جب کے سب اور محنت آخر کار بہترین نتیجہ دلاتی ہے
آج مجھے واقعی سمجھ آ گیا کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے صرف ایک کہاوت نہیں بلکہ زندگی کا اصول ہے
بالکل اگر ہم سچائی محنت اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ہمارے قدم چومتی ہے
بالکل آپ کی اس گفتگو سے مجھے بہت کچھ مل سیکھنے کو ملا اور بہت فائدے مند رہی ہے گفتگو
ہاں بالکل مجھے خوشی ہوئی کہ آ کی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ ہمیشہ ایسی میرے پاس سیکھنے آتی ہو اب سیکھ رہی ہو یاد رکھو محنت کبھی ضائع نہیں ہو جاتا
بالکل انشاء اللہ میں ہمیشہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی
انشاء اللہ انشاء اللہ پانچ سیکنڈ
ان باتوں سے مجھے آ جو ہم نے باتیں کہ ان میں سے ذہن میں مسلسل گردش کرتی رہی ہے آج بھی یہ آج بھی میں اس موضوع پر کچھ مطلب میں آگے اس موضوع پر اور کچھ مزید باتیں جاننا چاہتی ہوں
ہاں ہاں بالکل ضرور اچھے اچھے موضوع سے سوال بھی اچھی ہی آتی ہے بتائی میں آپ کو سمجھانے کی پوری پوری کوشش کروں گی
بالکل آپ نے کہا تھا کہ محنت کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے اگر کوئی شخص مسلسل محنت کرے لیکن بار بار ناکامی کا سامنا کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے
ایسی صورت میں ہمیں ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنی غلطی ستیکوں کا جائزہ لینا چاہیے اکثر ناکامی اسی لیے نہیں آتی کہ انسان محنت نہیں کرتا بلکہ کی اس لیے کہ وہ صحیح طریقا کا اختیار نہیں کرتا اگر محنت کے ساتھ درست منصوبہ بندی بھی ہو تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں
یعنی صرف زیادہ محنت کافی نہیں صحیح سحمت بھی ہے محنت روری ہے
بالکل فرضی فرض کرو ایک طالب علم روزانہ کئی گھنٹے ہے لیکن صرف آسان مضامین پر توجہ دیتا ہے اور مشکل مضامین کو نظر انداز کرتا ہے تو امتحان میں اچھے نتائج کی کیسے آگے آئیں گے اس لیے محنت کے ساتھ حکومت بھی ضروری ہے حکمت بھی ضروری ہے
صحیح کہہ رہی ہو آپ یعنی بیض اب کا جو ہے دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کا کیا فائدہ ہے
دنیا میں لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں رہتے ہیں اگر انسان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیتا ہے رہے تو آپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا کامیاب لوگ تنقید سے گھبراتے نہیں بلکہ اس سے اپنے طریقہ کا ذریعہ بناتے ہیں
بالکل کیا ہر کامیاب شخص جو ہے مشکلات کا سامنا کرتا ہے
تقریبا ہر کامیاب انسان نے کسی نہ کسی مشکل کا سامنا ضرور کیا ہے پر صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مشکلات سے ہار مان لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ انہیں ذہنی انہیں مشکلات کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے اس کا مطلب ہے کہ مشکل وقت بھی انسان کو مضبوط بناتا ہے
جی ہاں جیسے لوگ میں تپ کر مضبوط بنتا ہے جیسے آ لوہا آگ میں تپ کر مضبوط بنتا ہے ویسے ہی انسان آزمائشوں سے گزر کر پوقت سا ہوتا ہے
کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خود کو کمزور سمجھو
دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا مناسب نہیں ہر انسان کی صلاحیت حالات اور سفر مختلف ہوتا ہے اصل مقابلہ اپنی کل کل سے عقل سے ہونا چاہیے کسی اور سے نہیں
بالکل صحیح کہا آپ نے اگر روز تھوڑی تھوڑی محنت کی جائے تو کیا واقعی بڑا فرق پڑتا ہے
ضرور روزانہ کی چھوٹی کوشش وقت کے ساتھ بہت بڑی نتائج پیدا کرتی ہے ایک ایک اٹ رکھ کر ہی مضبوط عمارت بنتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اب میں سمجھ گئی ہوں کہ کامیابی اچانک نہیں ملتی بلکہ آہستہ آہستہ ملتی ہے
بالکل اسی لیے اپنے مقصد پر نظر رکھو مستقل مزاجی اختیار کرو وقت کی قدر کرو اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھو یہی کامیابی کا ر راستہ ہے
بالکل آپ کی باتوں سے میرا حوصلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے
یہی میری خوشی ہے یاد رکھو محنت کبھی دا رائے گا نہیں ہو جاتی اگر فورا نتیجہ نم بھی ملے تو سات تجربہ اعتماد اور ہنر ضرور حاصل کر لیتا ہے اور یہی چیزیں آخرکار کامیابی کا دروازہ کھلتی ہے
بالکل انشاء اللہ میں اپنی پڑھائی اپنے اخلاق اور اپنے ہر کام میں پوری محنت کروں گی
اللہ تعالی ہمیں ا اور آپ کو استقامت عطا فرمائے آپ کی محنت قبول کرے اور آپ کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین
آمین
آپ کو پتاہ ہے کل میں نے جو ہے اپنی سہیلی کو دیکھا وہ امتحان میں کم نمبر آنے کی وجہ سے بہت مایوس تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اب مزید محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں میں اسے کیا سمجھاؤں
آپ اسے یہ سمجھاؤ کہ ایک امتحان زندگی کا آخری امتحان نہیں ہوتا ناکامی انسان کی منزل کا اختتام نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا سبق ہوتی ہے اگر وہ اپنی غلطوں کو پہچ چان کر دوبارہ محنت کرے گی تو یقینا بہتر نتائج حاصل کرے گی
بالکل چلیے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا آپ سے بات کرکے میں آپ کو پھر سے فون کروں گی
انشاء اللہ کیجیے
اوکے